ہیلو
ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا خیریت
سر
چل رہاں ہے کیس ہوں
کیسو چل رہا ہیں ایسے کہ کام دھندا نہیں چل رہا ہے کام ٹینشن ہو گیا
ن
کام میں تو ٹینشن ڈبہ کرتا ہے بنا ٹینشن کا کوئی کام ہے
رمتا بھی موبائل بند کر کے
آرام سے ریلیکس
موبائل سوچ کر کےچ
رلیکس ایک دم رہے کام نہ
ا ج اب مانس اھی ہو گیا موبائل اب نہیں رکھنا چاہیے جی
ہوں
ف تو کر کام تو کام
ہاں اولا کمپلیٹ ہو گیا کام
ہاں
وہ کمپلیٹ ہو گیا
ن کمپلیٹ ہوا ہے
اچھا میٹنگوں کا کیا تھا ہے ہو
ٹیچر لوگ سب جڑل تھے
ہاں تو جو گروپ ہے اس میں سب ٹیچر لوگ گئی ہے
ہاں نہیں
کہ لنک دیا گیا تھا سب کو یہ سب کو لنک بھیجا گیا تھا
الگ ہے ٹیچر لو کا گروپ
ہاں تو ان کوولوں کو بھی لین کے دیا گیا تھا ادھر واللا کے بھی
ہاں ادھر واللا کے بھی دیا دیول تھا اوروں کے دیول تھا
ہ لک سب جڑل تھا
ہاں نہ بتی کی بی کررما کے دیکھیں نگمتی تھی آپ تھے اور کہ کہ تو تھا
اچھا وہ پنکی بشکار م تو رہو کرتے ہیں
ہوں او اکر گ آچ کرارلہ ہ کوئی کچھ بولت رہے
ٹائم پاس کرتے رہی گ ت رے سب غلطی کی تھی پورا
ہاں
نہ
تد نے ہم ہوگللہ
ہاں جمع کرنے گئے تھے وہی گئے تھی وہگی پورا غلطی کی تھی جتنا پیپر تھا نا
ہھر
او ایم آر جتنا تھا سب غلطی تھا
اور جبر جاستی کہتی ہیں کہ ہم کاموں کریں گے سر
ہاں جی ایکر میں اھی ہوت ری
کہ نہ نہیں ہاں
نہیں ہاں تو ہٹ دے کہ دی کرے ن کہ
وہ بات نہیں ہے
وہ بھاری ہے لیکن سر نہیں بول د ہیں
کیا
کایں کایں ڈان گ سے ڈھیر آدمی کے نیلالما اتنا حرامی ہے کہ مل صحیح ہے
بھرواد ڈر کے
اپن اپ بوجائی کے اپ بہن کے اپ ا نے اتیھی ہے ممیا کے
ہوں سب ڈرٹے ہے نا گن سے
ہاں
ڈالٹیں میں
وہ سا بارا کاے نہیں آ ہو بویا کے انہ اتنا دور کہاں لگ جاؤ اتنا تو مد کر ہاں
نہ
بولو کہ شہور نہیں رہتا ہے ہرمیشہ لادہ کیا ایسا رہتا ہے ہرمیشہ لادہ لادا مطلب کونچی سے اب وہسا بنتا ہے لادا بولے والا پے
ہیںاں جی
چچی
اس کو بھیٹا دیتے اس کو بھیٹا دیتے
الموکے
ہوں
کا انتظار ہے جیسن لوچن رہے گا تو
نہیں ویٹگ ویٹنگ میں کر دیتے ہیں جیسے پچھلیے بار گیت والا لوگ تھی نا ویٹنگ میں کہ مطلب یہ ہوگا تو بلایا جائے گا ویسا رہو ویٹنگ میں تو بھی تو
ہمرا پر سر گوس آ رہا ہے ہمرا پر گوش گس سے کہ
تو گروپے سے ریمو کر دیتے ہیں
اپنے نے چارو بچ چترولی تو ہما کا کر
آ ہاں نہیں مل رہا تھا تو بھی نا سب کو رکھے ہوں گے سھر میںیں
تین چار لوگ گروپ میں ڈال دیے لنک تو چاروں بات تو چاروں بھر تو سب ہر میں ن کرے گا اور کال کر میں کرے گا
کیسے نہیں کرے گا
دن بھر ماتھا چاٹ رہا جک بتائی دیے نا کی فلنا فلا بولوک اسکول بھی دے دیے اور سر کی فون کر کے آپ کیچر کیچر کرت رہے لا کو
اس سے کا مطلب ہے جہاں دیا کرنا تو جہاں دیا کرو نہیں کرنا تو چھوڑو
سب اگلا سال سے ایسے کام ہم لے لیں گے جر دے درت
اب لوٹ بیکار ہو لے گا
ایک تاریخ سے کرنا ہے آپ کو بتایا تھا نا کہ لیپٹاپ پر ویے کرنا ہے
ہاں
ار بع ہےس لائن ا لنک پھول کے اور پھر اگر میں سے سب کے ا انٹرویو اور یہ سب کہیں جیں کر کے بھرنا ہے آن لائن کرنا ہے وہ سیدھے جا گا ہاں اسٹیٹ میں
وہ تو
یہ کرلا وہ کر ل پھر دوسارا میں چائنیز بھی کرنا تین تین طرح کے کام کر رہے ہیں اس کو بھرنا اس کو بھرنا اسکول اسکول وائز بھی بھرنا ہے
اس کو بھی آن لائن کرنا ہے
ہوں
ہ
ہاں
پیسلا بار تو نہیں تھا آن لائن اوا
سرکار ر تھ کی
اب لیکن سے کرانا ہے
نہ
ہاں آپ کو کرنا ہے
ہاں
ہاں
یہگو جیسے کہ اسکول میں سلیکٹ کیے نا
ہاں
تو ایکسر میں چڑھائےیں
ہاں ہاں
پھر اس کو ہے سے وہاں سی بی ابی دے کے پھر اس کو وہاں پر پھر الگ سے ایک بار بھرائے گا
ہوں
بھر رہا ہے تو ہم ہی لوگ کے پاس نہیں ہے آن لائن جو بھر لے لنک کے دوارا
ہاں ہاں
پھر اس کا ہم لوگ پھر یہاں سے اپروو کر کے بھیجیں گے ہاں پھر آگے جائے گا وہ ایسے کر رہے ہیں سے کر رہے ہیں پھر آدمی نہیں مل رہا ہے اس کو سلیکٹ کر کے وہاں بلاک وائز بیٹھا رہے ہیں پھر وہہ میں کہ یہ نہیں چاہی دوئی چاہی دوئی نہیں چاہی دو چاہی
ہ ہاں اچھا ہانا
نہیں وہ ہماری ہے سمج
ماتا ماری تو ہو ہ
پیسے سمھارتے بگوان جان
ٹرینگوں کریے ہیں
ا سات آٹھ تاریخ ایک سو بیارے
ہاں
گروار اسکول میں ہے
گریب ر سکول اچ ہاں ہاں
اور ا تھھی ا بس خالی گروپ میں لکھا کر ڈ ل گا سات آٹھ تاریخ کے ا نہیں
ہاں ہاں
ج ہج بائیس ہوگولے نا
ہے
ا بائیس تاریخ ہے
ہاں ہاں ہ وہ والا کرل رات پوچے تھے ہم
ہاں
ٹپنگ آن
کر سے ہاں
تو بولے کیا آئے گا اچا
میں پوچھا کہی ہے گا
ہ
اردو میں ٹائپنگ کرنے والا کہی آئے گا
ہاں تو بولے نا کہ ابھی ٹائم لگے گا
ہاں
بولے کہ آئے گا نا کہ مطلب ایسا بھی ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا اتنا ہی آئے گا
ر
ہمیں یاد ہی نہیں پ رہا ہے پوچھنا
ہاں یاد کرے نہیں رہتے ک پڑے ہم ہ ہاں روب لیے
ارے نہیںائ پانی پوریے نہیں رہا ہے برسی نہیں رہا پانی
رات میں پ نہیں ب
تین سال آدمی مرے گا بھوکے
رات پائی نہیں ہوا تھا
کہ رہ آ ت پانی ولا کل ہوول تھا تو
ہاں لائن نہیں تھا نا
لائن نہیں تھا ہ ابھی ل ہے ہی کہ دونوں کیلے بھر کے پکا ہو ن سجے گا ہ آ گ ہو جتا دیکھیے کوئی گاڑی ہوتی تو چالو ہاں چالو کرتے تھوڑا نا
پانیوں کم دے رہا ہے جی موٹر
آ
موٹر پانی کم کر دے رہا ہے
ہما تو یہ آئے تھ وہاں دنیا دور سے اتنا دور سے آتا ہوت کتنا پانی انے ہونے گرتے گرتے تو آئی تھا
کہاں سے
شنکر اور گھر سے آگے
ہ ناچ لے کے اکیلے ہیں اورچ ہشہ چار بعد میں اکیے ہیں تو بھائی
وہاں ا آ چھٹوا کاٹ کہ کہ باند دے وا تو نہ باندلت
ے ہاں دو چار بار رہا تھ تھا ہے ہوا بہاری با سا کنڈیشن خراب ہوسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہوگا تھا خاری گھر کہ لس روپی چ خرابات اچاچ
آپ کا دانوا تو ہریاان ہوگا
ہاں ہریال نہیں ہے لیکن ہریا ہی لگ دو چار دن میں کھاد چھینٹ دیتے نا سب ہریا ج سم چک پانی ج
جب کہہیا ہوتا ہے
کاد چھیٹونا ہےال
آ
ہاں چھی تو آنا ہے بھی
ابھی تک نہیں دیے ہیں
نہ کہاں دے
لیکن ترت نہیں دینا چاہیے میٹ س وال
تھوڑا سا جڑیا لگا دھار لگا تب دیں گے
ہاں
تب نا وکس کرے گا نہ تو خریت ایسا بہت رہتا ہے جو ٹوٹ جا ہے گلی ہو جاتا وہ گلیوں جاتا ہے